السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
جی بھائی ٹھیک ہو
الحمد للہ خیریت ہے جناب اور آپ خیریت سے ہو
ٹھیک ہو بھائی بہن ماں باپ سب ٹھیک ہے
الحمد للہ سب خیریت ہے اور آپ
جی الحمدللہ الحمدللہ جی بھائی سب ٹھیک ہے
ماشاء اللہ اور جناب جی بیٹھے ہیں ٹہل رہے ہیں ماشا اللہ اچھی ہوا کا آنند لے رہے ہیں گارڈن میں آئے ہوئے بغیچے میں
جی بھائی کھانا وانا ہو گیا
جی الحمد للہ کھانا سے ہم فارغ ہو کر ٹہلنے کے لیے آئے ہیں بغیچے میں جو ہے گارڈن میں ٹہل رہے ہیں مسجد کے پاس میں تھوڑا گارڈن پارک وغیرہ ہے وہاں ٹہل رہے ہیں
ٹھیک جی بھائی جی الحمد للہ الحمدلہ موسم کیسا ہے گرمی ہے
ویسک موسم ماشاء اللہ اچھی ہوا چل رہی ہے لاجواب اور جو ہے تھوڑا رات میں گرمی تھی تو ابھی کیا ہوا چل رہی ہے شاید ایسا لگتا ہے کہ اللہ کی نعمت سے بارش ہو سکتی ہے آج موسم اس رہا ہے کہ یہ شاید بارش ہو سکتی ہے
جی بھائی
بارش وغیرہ ہو جائے تو الحمد للہ سارے عالم میں سکون اور راحت ملے گی کسان لوگوں کو تو کسان انتظار کر رہے ہیں بارش آنے کا الحمد للہ ان کا سپنا پورا ہو جائے گا کسان کے چہرے جو ہے وہ کھل اٹیں گے بارش آتے
جی بھائی کسی جگہ گھومنے گئے گئے ہو
جی جی ہم گئے ہیں ہم نے واٹر پارک میں گئے ہیں ہم جو ہے بہت سے گارڈن ہیں پارک ہیں وہاں گھومنے کے لیے گئے ماشاء اللہہ بہت اچھا لگتا ہے فیملی کو لے کر گئے ہم
جی بھائی یہ تو ضروری ہے اپنے فیملی کے ساتھ گھومنے کہیں جا ہے نا بھائی میموریز رہتی ہے پھر جہ دیکھو آپ فوٹو ووٹو فیملی کے ساتھ اٹھاتے کسی پارک میں
پھر اپنے بچوں کو وہ پھر دکھاتے ہیں نا بھائی میموری اپنی
دیکھ سک سک دیکھیے میموری صحیح سے کام کرتی ہے بالکل بالکل دیکھیے جہاں گھومنے جاتے ہیں بچے ہمارے فیملی کے سب ممبر فوٹو کھینچتے ہیں یادوں کو وہ جب بڑے ہوتے ہیں نا بچے تو ان یادوں کو یاد کرتے ہیں دیکھیں الحمدللہ اللہ تعالی نے اگر ہمیں پیدا کیا ہے تو دیکھیے اللہ کے پاس جانا ہے ہمیں تو دیکھیے ہمارے جوب بچے بچے جوان ہوتے ہیں ہمارے بچے بڑے ہوتے ہیں تو وہ اپنے امی ابو کے ساتھتا بتایا ہوا پل
جی
تو وہ چھوٹے تھے جب اپنے ماں باپ اپنے امی ابو کے ساتھ بتا ہوا پل وہ فوٹو میں دیکھتے ہیں ماشاء اللہ وہ بہت اچھا فیل کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں شئر کرتے ہیں اپنے دوستوں کو شیئر کرتے ہیں اپنی بیوی کو جو شادی ہو جاتی ہے اپنے ان کے خود کے بچے ہو جاتے ہیں تب ان کو سیر کرتے ہیں
جی بھائی یہ تو اچھا چیز ہے اگر کہیں پہ گھومنے جائیں گے مائنڈ فریش ہوتا ہے ہوائی لیتے فریش ہوا لیتے کسی پہاڑ پہ جات گھومنے کیمپنگ کے لیے بہت ہی مزہ آتا ہے اپنے فرینڈس کے ساتھ فیملی کے ساتھ بہت ہی اس میں مزہ آتا ہے ہے نا بھائی کیونکہ وہ دن کب ملیں گے پھر ہے نا اپنے فرینڈس کے ساتھ ٹائم بتا فیملی کے ساتھ ٹائم بتا ہے نا
جی جی
اگر کوئی بزنس یا کام کرتا ہے بھائی اسی دن چھٹی رکھنی ہے اپنی فیملی کے ساتھ جانا ہے گھومنے اتنا پھر مائنڈ فریش ہوتا ہے ڈپریشن اتنا نہیں ہوتا ہے ہے نا بھائی جب ایک ہی جب ایک جب لڑکا ایک ہی کمرے میں بیٹھتا ہے فون یوز کرتا ہے یا فون کی کے بغیر رہتا ہے تو ڈپریشن بڑھتا ہے اس میں کہ ایک ہی کمرے میں بند ہوتا ہے ہے نا وہ کسی جگہ گھومنے نہیں جاتا ہے کچھ نہیں دیکھتا ہے اس کی وجہ سے اس کے مائنڈ پر پھر اثر پڑتا ہے پھر ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے ہے نا بھائی اسی لیے گھومنے جاؤ پہاڑوں وہہاڑوں پ کیمپنگ کرو پارک میں جاؤ گھومنے فیملی کے ساتھ فرینڈس کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ جاؤ بچے بھی خوش رہیں گے اپنا آپ بھی خوش رہے گا
وے دیکھیے انسان کا مائنڈ بالکل فریش ہو جاتا ہے اور جو اگر تھوڑا جو من مٹاؤ چلتا ہے ہماری فیملی کے اندر الحمد للہ آپ گھمانے لے کے جائے وہ منمٹاؤ جو ہے وہ لڑائی جھگڑے جو ہے وہ محبت میں پیدا ہو جاتا وہ دور ہو جاتے ہیں وہ محبت پیدا ہو جاتی ہے ایک دوسرے کے لیے گھومنے پھرنے سے ماشاء اللہ ہمیں ہماراری پریوار کو دیکھیے ٹائم دینا بہت ضروری ہے اگر ہم بچوں کو ٹائم دو گے الحمد للہ اور بچے بھی ہمارے جب ہمارا وقت آئے گا وردہ وس تہقیا بوڑھا بھی کا جو وقت آئے گا الحمد للہ ہمارے بچے بھی ہم کو وقت دیں گے ہم کو
جی بھائی اپنے بچوں کے ساتھ تو ٹائم دینا ہے ہے نا بھائی ان کو کسی جگہ لے جانا ہے کسی پارک وارک میں گھومنے جانا ہے ان کے ساتھ
ب تک فرما بہت سے بچوں کی جد ہوتی
آج کل کے بچے دیک ہوا بھائی ڈپریشن کے شکار ہوئے ریزن یہی ہے کہ کہ گھومنے نہیں جاتے صرف فون یوز کرتے
بے شک بے شک بالکل صحیح فرمایا آپ نے
بولنا ہے فون مت یوز کرو ہے نا بھائی
بے تک بےتک دے گی بچوں کو جتنا ہو سکے فون سے جتنا ہو سکے دور رکھے تو وہ بہتر ہے اگر بچہ مانو کوئی آن لائن پڑھائی بھی کرتا ہو
سے دور
جی جی اگر آن لائن پڑھائی کرتا ہوں نا بچہ تو بچوں کو دیکھیے اگر آن لائن پڑھائی کرتا ہو بچہ تو بچوں کو موبائل کی جگہ الحمد للہ آپ لیپ ٹاپ دلا دیجے لیپ ٹاپ دیکھیے لیپ ٹاپ سے بھی آن لائن پڑھائی ہو سکتی ہے کیوںکہ دیکھیے موبائل موبائل کے اندر اگر وہ آن لائن پڑھائی کرتا ہے تو موبائل میں دیکھیے موبائلی موبائل سے وہ سوشل میڈیا پہ جاتا ہے واٹسپ چیٹنگ کرتا ہے اور پھر گندی اصلی چیزیں دکھتی ہے تو دیکھیے اس کا دھیان بھٹک جاتا ہے پڑھائی سے تو اپنے بچوں کو خاص طور پ ہمارا کہنے کا مطلب تو یہ ہے کہ بچوں کو موبائل سے دور رکھے ان کے جگہ لیپ ٹاپ استعمال کریں ماشاء اللہ لیپ ٹاپ تو بہتر رہتا ہے
جی بھائی آج کل تو آدھے بچے پڑھائی کرتے ہیں لیپ ٹاپ پہ ہے نا یا آن لائن جاب کرتے بھائی بہت پیسے بھی کماتے اس پہ گھر والوں کو بھی اپنا خیال رکھ تھ گھر والوں کو بھی پیسے دیتے ہے نا اپنے باپ پر اتنا نہیں ڈالتے اس لیے جو اگر کوئی بچہ پڑھائی نہیں کرے گا تو اس کو بولنا ہے بھائی پڑھائی کرو کچھ ملے گا پھر ہے نا بھائی کیوںکہ آج کل آدھے بچے اپنے ہی باپ پر نظر رکھتے ہیں باپ کا ہی کھاتے بچے کو تو کچھ اپنا کرنا ہے ہے نا
بس بس دیکھیے اگر آپ آپ جانتے ہو اگر جس کے امی ابو نے مانوں کیزت بنا کے رکھ را پھر ماشاء اللہ اچھے اخلاق سے بات کرتے ہیں اگر اس کی اولاد جو ہے ہ غلط لائن پہ جاتی ہے وہ دیکھ کہ ان کے امی ابو کو تانے ملتے ہیں دنیا تاننے دیتی ہے کہ آپ تو اچھے تھے آپ کی اولادیں ایسی نکم میں نکلی آپ کی اولاد میں اخلاق سے بات نہیں کرتی یہ کس کے مطلب ترکیب سی رہی ہے آپ نے فکھایا نہیں بولنے کی ترکیب تو دیکھیے ماں باپ کو بہت سی باتیں سہن کرنا پڑتی ہے کہ جب ایسا ہم کوئی کام نہ کریں تاکہ ہمارے امی ابو کو کوئی کچھ ہمارے لیے بولے تو ہمارے م ا کو جھٹکا لگتا ہے آپ جانتے ہو اگر کوئی اپنے بچوں کے لیے غلط چیز کے لیے سنتے ہیں تو ماں باپ کو بہت برا جھٹکا لگتا ہے
جی بھائی بالکل جی بھائی اس پر تو ہمیں خاص خیال رکھنا ہے بچوں کو فون زیادہ نہیں دینا ہے ان کو کسی کسی جگہ گھومنے لے جانا ہے پڑھائی پہ ان کو بولو فوکس کرو پڑھائی پہ دھیان کو دینا ہے نا بھائی
بے تک بیے تک صیح فرما آپ یہ ضروری دیکھیے بچوں کو موبائل سے جتنا دور ہو سکے اتنا دور رکھے ماشاء اللہ بچائے وں کو پڑھائی کے علاوہ جو ہے جیسے کہ ہند انگلش میڈیم پڑھائی اس کے علاوہ دن کی تعلیم بھی دینا ضروری دن کی تعلیم سے بچہ جو ہے بچے کے اندر فرخ ہو جاتی ہے اچھائی برائی کی جو ہے ان چیزوں کی تعلیم حاصل کر لیتا ہے نا بچہ تو کبھی وہ ہے کبھی غلط لائن پہ نہیں جاتا اب وہ جب نوک پری وغیرہ بھی لگ جاتی ہے تو اپنے امی ابو کی وہ اچھے سے قدر کرتا ہے کیونکہ دن ایک ایسی چیز ہے دن سے کتنا بھی بگڑا ہوا کتنا بھی کتنا بھی خراب انسان کیوں نہیں ہو اور دین اس کے دل میں ہے الحمد للہ دنیا کی کوئی طاقت جو ہے اترا نہیں سکتی
جی بھائی اور دیکھو آپ بھائی آج کل کے لوگ صفائی کا زیادہ خیال نہیں رکھتے گھر سے کوڑا کچرا نکالتا ہے سڑک پر پھینکتے باہر پھینکتے ندی میں پھینکتے جو ہم پانی پیتے اس میں پھینکتے پھر بیماری بڑ جات ہے نا آج کل دیکھوپ ہاسپٹلوں میں کنی اتنی بھیڑ ہے ریزن یہی ہے کہ ہم صفائی نہیں رکھتے اپنے بچوں کو صاف نہیں رکھ تو بچے باہر کھیلتے کوڑے کچرے میں پھر گھر آتے انہیں ہاتھوں سے پھر وہ کھانا کھاتے ہیں یا کچھ بھی کھاتے ہیں پھر بیماریاں بڑھتی ہیں نا بھائی اس پر ہمیں خاص خیال رکھنا ہے بولنا ہے اپنے پڑوسی کو کو بھی رشتے دار کو بھی بولنا ہے ان کو رو کہ یہ مت کرو کسی سیب جگہ ڈالو یہ کوڑا کچرا ہے نا بھائی اس سے انوائرمنٹ اچھا اچھا رہے گا
الحمد للہ صحیح فرمایا بتک بر بے شک موبائل کو اور ایک جناب
جن کو گھر میں کوشل ہوتا ہے وہ گوبر نکالتے ہیں باہر پھینکتے ہیں اس پر پھر وہ اس سے زیادہ مکھیا وکھیا
بے حاک ب حق سی فرمایا جناب جناب جہاں تک ہو سکے ہمارے بچوں کو جو ہے موبائل کا تو جہاں تک ہو سکے استعمال کے لیے اگر گورنمنٹ بچوں کے لیے موبائل بین کر د الحمد للہ تو کتنا یہ ہم نے سنا ہے ایک جنک کون سی کنٹری ہے وہاں پر بچوں کو موبائل دینے پر پین م چل رہنا صرف لیپ ٹاپ دے تو دو ہو آپ چلانے کے لیے لیپ ٹاپ سے پڑھائی ہوتی ہے آن لائن بچوں کو موبائل دینا غرط اور انڈیا کے اندر انڈیا کے اندر تو ہوتے ہوئے بچوں کو اگر موبائل دینا پسند کرتے ہیں یہاں اپنے جو انڈیا کے لوگ باغی جو اپنے بچوں کو موبائل دینا پ پسند کرتے ہیں لوگ اگر بچہ رونے لگ جا ہے نا تو ل موبائل چلا کے دے دیتے ہیں کارٹون چلا کے دے دیتے تو بچوں کی عادت خراب پڑ دیتا ہے
سی بات تو جی جی شکریہ کا میں نے آپ سے بات کی پھر ملیں گے کبھی
ماشاء اللہ
حفظ بھائی بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے جی بھائی السلام علیکم